ہیلو مطلب آپ کب تک ویٹ کرتی اور پانچ آنے کے لیے
مجھے کہاں پتا تھا میں اب اجی نا اندر آپکو بولنے ادھر
ہوں اسنے مجھے بولو جو آپ نے سوٹ دیا نا اپنی بہن کو
کون سا والا
پرسوں جوس نے کہا میں پہنوں گی آپ نے کہا یہ پھینک دو
ہاں
اس کو کیوں نیچے جیسے وہ کلر شلوار کو کلر چینج ہوا ہے کچھ ییلو
میں وہی بول رہی تھاھی کل پتا نہیں کیا ہوگیا
ہاں
کون ہے ہیلو
السلام علیکم ہلو
ہلو کوئی آیا تھا آپ کو
نہیں بیٹی آئی میری
اچھا کیس لئے
چاچو نے وہ گئے تھے آج وہاں
اچھا اچھا
جی جی سلایا ہے
آپ کی کازن بھی بول رہی تھی کل بول رہی تھی کہ ہ اس وقت بہت مشکل ہو گیا ان پہ نکالنا آپ کے چاچو کون بائی ماں کے پاس جاتا تھا دن میں دس بار
او کیا یہ تو وہی ہوسکتا تھا بیچارہ
آپ کیا بول رہی تھی
میں نے کہا کیا ہوا ہے اس کی کلر کو
میں یہی بول رہی ہوں اس کو کالر ہی فیڈ ہو گیا ہے اس کو پہلے ہی ہوا نا پھر
میں کہہ رہی ہوں اس کو نیچے سے وہ یالوئیش کچھ ہوا ہے
کہاں پے
دکھاؤں گی بعد میں
اچھا ٹھیک پہلے آپ کو پتا ہے میں نے ایک بار پہنا تھا پھر ہم گئے تھے گھومنے
اچھا
ہاں پھر وہاں پہ تھی نا وہ میری نند کی بیٹی اس نے مجھے پانی پھینکا اور میری یہ مطلب یہ کیا بولتے اس کو نند چچیری نند تھی تو انہوں نے مجھے پانی پھینکا اس کا دوپٹہ تھا نا جیسے اس کو جس سے وہ وال پٹی ہوتا ہے نا وہیک کلاس مطلب میں نے ایسے کیا نا کیز مجھے لگا میں اس کو نکالوں گی پانی پھر دھوں گی واپس وہاں سے نکلا سیدھے جیسے وہ وال پوٹی ہوتی ہے نا ویسے ہی پھر میں نے فراک شلوار بھی دھویا ان کو میں پہلے میں نے نکالا تھا نا شام کو جہاں میں بیٹھی تھی نا بیٹھنے کی جگہ پہ اس کو پرنٹ کٹھی ہو گیا تھا غائب
اچھا ٹھیک
پھر میں نے اس کو بولا یہ کیا ہوگیا اس کو یہ سستا تھا لیکن یہ فضول تھا
کتنے میں لایا
پانچ سو میں لایا تھا میں نے یہ
یہ کچھ بھی نہیں ہے
مجھے لگا یہ اچھا ہوگا لیکن یہ فوزور سبق
کس کے پاس آیا
ادھر ہی لایا تھا میں نے سسرال میں
نہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور یہ کاٹن نہیں ہے نہ ریان ہے نہ کاٹن ہے
نائلون ہے
ہوں ہوں
میں میں نے دو لایا مجھے غلطی ہو گئی میں نے دو لائے کیا ہے پھر میں نے ایک دیا بہن کو اس نے مجھے بچاری نے پانچ سو دیے اب میں نے اس کو بو اس کو اب وہ سنو نا میں نے اس کو بولا اسٹچ نہیں کرنا یہ خراب ہو جاتا ہے گندہ ہے وہ یہ اس کو آپ کو ایسے ہی کسی کو دینا مفت میں ہی اگر کوئی سیے گا مفت میں اس کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے اگر پھر اس کو ایک دو بار دھوئے گی تو پھر پھینک دے گی وہ کہاں مانتی ہے اس نے پہلے ہی ڈالا یہی ٹیلر کے پاس
اور کیا
تو کیا ہوا وہ کیوں نہیں سنتی ہے کسی کی لیکن ایک چیز ہے نا وہ بھی
اس کو یہی عادت ہے نہ سننے کی تو میں نے بولا ابھی اگر کوئی بولتا ہے میں اب اس کو وہ ذلیل ہے وہ مطلب وہ شاپ کییپر نے اس کو بولا تھا میں اس کو واپس پکڑو لیکن میں سچ بولوں گی ن وہاں پہ اس کو ٹائم ہو گئے تھے میں نے یہ چھوٹی عید پہ لایا تھا
تو پھر بھی کیا ہوا اس کو بولو نا ایک لے لو واپس ایک ہم نے بنایا اس کو دیکھو کیا ہوگا
دلیل ہے میں نے اپنی ب چچیری نانا سے میں نے اس کو بولا آپ اس کے پاس لاتی ہو کپڑے آپ کو پتا ہے یہ مطلب ا کہ یہ آپ اس کے ساتھ مطلب لاتی ہو نا ہوتی ہونا تو جان پہچان میں نے اس کو بولا آپ اس کے ساتھ یہ جان پہچان ہے آپ اس کو بولو اس نےب مجھے سیدھے انکار کیا بولو وہ نہیں پکڑ لائی واپس وہ بس ذلیل ہے اوپر سے اس سنا نا مجھے ایک دو مہینے ہو گئے اسے بولا ہم نے چار دن کے بعد ہی لایا تھا مطلب خود وہ اس کے پاس آ نا لاتے ہیں
یہ ہوتا ہے کوئی تو ایسا
اور کیا
اور سناؤ
بس شکر اللہ
آپ جو پرسوں کیے تھے نا آڈر کپڑے وہ کیسے آئے
بہت اچھے ہیں وہ
سچھ میں
مجھے لگتا ہے آپ کو بھی کرنے تھے وہ ہمیں لیکن پانی میں ڈال کے رکھنے تھے نا
ہاں اور کیا میں دالونگی ابھی
ہاں میں بھی ڈال کے رکھی
آپ کی کازن مجھے بول رہی تھی ہم اسی کے پاس جاتے کپڑے اس کو اچھے نکلتے بولا ہم نے وہ دھویا بھی میں نے اس کو بولا ہم نے ایسے لائے کپڑے اس کے پاس آرڈر کیے تین سوٹ اس نے تو بولا کون کون سا کلر کے ہے میں نے بولا ایسے اس نے بولا ہم نے بھی کیا اسے بولا میں نے لایا خود کو مہندی گرین ماما نےلایا ہے کوئی کلر پرپل کی کوئی اور اور لائے ہمم کوئی لیکن اس نے بولا ماما نے وہ دھویا بھی وہ ویسا ہی ہے جیسے ابھی لایا ہے
ہاں وہ لاتے ہیں زیادہ تر اسی کے پاس وہ کرتے ہیں آڈر زیادہ تر وہ کرتے ہیں آڈر
پھر تو اس کو چوائس اچھی ہوتی ہے
ہوں ہوں بہت
اسی نے بولا نا بولا کہ اس کو اچھی چوائس ہوتی ہے اس کے ہم اسی کے پاس لاتے ہیں کپڑے میں نے بولا اب آج ہم نے بھی اسی کے پاس آڈر کیا بولا نہیں اچھا کیا اس کو اچھے ہوتے نکلتے بھی اچھے پھر اس نے بولا ہم نے بھی یہی لائے اچھے ہے
ہاں ہاں انہوں نے بھی لائے ہیں
نہ ہم ان کو رکھینگے آ سوک کر کے میں دونگی ٹیلر کے پاس اس نے مجھے کل بولا ہے دو سوٹ لے جاؤ
ہمم ہمم
دو پھر میں نے اس کو صبح اور بھیجے ہو گئے چار
اب وہ والا بھی دے دو تو ہو گئے پانچ
ہاں ہو جائے گی پورے ٹو تھاؤزینڈ
اور کیا مجھے پتا اس کو کتنی سلائی دینی ایک سوٹ کا شاید
پھر مت میں یہاں سے کچھ ہوگا کچھ میں اسی کو دوں گی
ہاں مجھے ایک سوٹ کے دینے ہیں اس کو پانچ چھ سو اور ایک چارسو اور ایک ہی چار سو کتنا ہوا
ایک کہ چرچ چھ سو
ہاں ہوتا پھر ففٹین ہنڈریڈ
ہو گئے آٹھ اور چھ ہو گئے چودہ
ہاں چلو
دیکھو میں نے اس کے پاس چار ڈالے اب ایک اور ڈالوں گی ہو گئی پانچ یہاں پہ میں نے التاب ایک کے پاس ایک ڈالا ہے
کیوں
وہ تھوڑا مہنگا تھا
کونسا والا
وہ میں نے لایا تھا ہم نے لایا تھا پاکستانی سوٹ پچھلی بار
وہ سس میں سسرال میں نے ادھر لایا تھا میں نے وہ پچھلی بار ہی جب میں آئی تھی گئی تھی ڈاکٹر کے پاس وہی سے لایا تھا میں نے تو میں نے وہ اس کو دیا
ہاں ہاں
اس کو بھی دب پتا نہیں کتنا لے گا اس کا سلائی
ہاں وہ تو اس کو تو پتا ہی نہیں کیا ہوا ہے وہ کتنا
برے سے پاگل ہو گیا ہے میں گئی اس کے بس بار سوٹ میں نے بولا نا اسی پینٹ کے لیے آلٹریشن کرنے کی ساڑھے تین سو مانگ رہا تھا وہ پھر ڈھائی سو دیے اس چھوٹے سے لڑکے نے مجھے اتنا برا لگا دائرہ سے لیے دو سے
ہمم
پانچ سو لیے تھ آٹریشن کے اسی اتنا اچھا مکان بنایا ہے گھر میں اگر دیکھو گی لیکن وہ ظلم کرتا ہے
ہاں اور کیا
ہاں
بہت زیادہ
اور کیا
اس کے پاس آقل ہی نہیں ہے مطلب ااتنا نہیں کرنا ہوتا ہے پھر
اپر سے میں نے اپنی چچیری ناند کے بس سلاا نا وہ سوٹ جو میں نے کل لگایا تھا وہ ریڈ کلر والا
ہمم ہمم
اس کی سلائیی ابھی اس کی دینی ہے مجھے میں نے اس کو ابھی دی ہی نہیں
اچھا اچھا کیا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے اب ایسے ہی رکھو
میرا یہ کرضہ
نہیں آپ نے اچھا کیا
آب کیا کروں مجھے اس کے پاس میرے گھر میں تھے اور دوستوں میں وہ سلام وعلیکم کواٹر کو نکلتا ہی نہیں یہے جب میں گھر گئی تھی ناں تب میں نے چار پانچ سوٹ سلائے ناں پانچوں برتن والے کو دئیے میں نے
میں نے اپنے گھر میں بنائے ہیں تین وہ میں نے کل ساتھ لائے چار بنائے ہیں وہ میں نے کل سات لائے اور جب گھر آنا تھا اور پھر سےچار بنائے لیکن آپ دیکھنا پہننے کے لیے پوچھ رہے ہو گا
سچ میں مجھے ایک تھا وہ یلو کلر کا میں نے پرریگنسی میں لایا تھا پھر میں نے س سلایا ہی نہیں وہ ریان کا ہے ماما کو بھی ہے فراک میں نے فراک شلور لایا تھا آل اوور میں پھر میں نے ماما کو وہ فراک دیا اس نے مجھے وہاں سے شلوار لا کے دیا تو وہ میری ادھر چچی یہ چاچی نانند کے پاس ہی ہے ابھی ایک میں نے سلایا اس کے پاس جو جو میں نے اس کے پاس تین سلائے ہے ناں ایک تھوڑا اچھا ہے وہ کل کا والا تھوڑا ٹھیک ہے ایک میں ایک یہی ہے جس کا آپ بول رہے ہو کلر فیڈ ہوا ہے دوسرا وہ ہے جو کھلا کھلا کھلا ہو گیا ہے وہ باندنی کاٹن
ہاں ہاں
وہ بھی فیل ہی ہے
ہوں وہ یلو والا کیوں دیا اس کو بنانے کے لیے وہ بہت اچھا تھا میں نے مجھے پتا ہے جو آپ کی نانند کو بھی تھا پھر آپ نے لایا ہے ناں وہی
ہاں
وہ کیوں دیا اس کو بنانے کے لیے وہ اچھا تھا وہ
وہ اس کو میں نے پتا ہے کیا بولا تھا اس کو میں نے بولا تھا کہ اس کو سلا آپ نے نہیں سینا اس کو جب میں گھر آؤں گی اس کو اٹھانا مجھے میجرمنٹ ایسے نہیں کرنا وہ یہ اسٹچ وہ ایسے ہی ہوگا میں وہ واپس ہی لوں گی اس سے
ہاں اور کیا نہیں اس نے کیا ہے آپ کے کپڑے خراب میں نے دیکھا ناں
اب ہے ناں وہ بھی ریون کا مجھے اچھا ہے ناں وہ ایک تو میں وہ سے لاؤں گی پھر ادھر ہی کسی کے پاس لیکن اس کو مطلب میجرمنٹ دینا ہوتا ہے فٹنگ پہ کیونکہ وہ کھلا کھلا اچھا نہیں لگتا ہے
ہاں
ایک تو وہ سلاؤں گی پھر میں نے دوسرا بھی لایا تھا جہاں پہ آپ نے لایا ہے ناں وہ جو آپ کو بول رہی ہو اس کا نیچے کاٹ گیا تھا شلوار کو اب میں وہ اس کو دوسری کپڑا لگایا ہے ایا سمجھ اس کو آپ نے شلوار کو نیچے دوسرے کپڑے سے آپ رکو کوئی بلا رہا ہے میں آپ کو ابھی فون کرتی ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں